ہیلو السلام علیکم
ہم سلام و علیکم
اور فرمائیے اور فرمائیے سب خیریت ہے جی
ہاں جی سب خیریت ہے آپ بتائیے
سب خیریت ہیں جی
ہو کیا کر رہے آپ کے آبو بس ودیا
بس میرے شوہر سو گئے ہیں میرے شہزادہ شہزادی بھی لیٹ گئے ہیں بس میں فری بیٹھی تھی ہوں تو میں نے سوچا آپ کو فون کروں
اچھا اچھا نہیں میرے تو ابھی میرا جو چھوٹا شہزادہ تھا نا وہ ٹائم تو پہلے سو گیا رات کو اب اٹھ کے باہر گانے چل رہے ہیں
اچھا
اور اور آپ فرمائیے آپ کے بچے سو گئے
ہاں جی ویسے سونے مسول تو ہے نہیں بس وہ بیٹھے ہوئے تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے گفتگو کر لوں بہت دن ہو گیا آپ سے گفت گفتگو نہیں کی تو مجھے جی
کمائی ہے
بس پڑ نہیں نہیں میں چھٹیوں میں میں اپنے والد کی یہاں گئی تھی اس کے بعد میں گئی نہیں کہیں میرے
میں سگوں میری بھی امی جان گا فون آیا تھا میں بھی دس دن پہلے گئی تھی والد صاحب کے ساتھ گھر اس کے بعد مجھے میرے بھائی جان کا فون آیا تھا کہہ رہے تھے بہت دن ہوگیا آ جا ماں کب تک ٹائم کہاں ہے بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں اب نہیں منع کر دیا مگر پھر دیکھیں گے اب
ہاں وہ تو ہے
اب تو ٹائم بھی نہیں آیا کپڑا ہی بہت سارا ہو جاتا ہے اتنا کپڑا ہو جاتا ہے دھونے کے لیے جتنا کپ
یہی تو ہے یہی تو ہے
یہی تو مسئلہ ہے
بالکل بالکل
ہم کپڑے ہم دھو کے سمیٹتے ہی ہیں بس دس دو گھنٹے بعپ کپڑا اتنا آ جاتا
ہاں یہ بڑے بہت برا حال ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کپڑوں کا نا بہت مس
ہم نا چھوٹیوں بچوں چھوٹیوں میں گھومنے کے لیے گئے تھے نا اتنا کپ کپڑا تھا ہمارے پاس اتنا کپڑا تھا ہم نے تین تین بار مشین لگائی ہیں
ہم ہم
اس کے بعد کپڑے دھو تو لیے ہیں اس کے پعس کپڑوں کو سمیٹنا پڑتا ہے
بالکل بالکل پھر اس کو الماری میں سیٹ کرو یہ وہ سب
چلو وہ بھی سیٹ ہو گیا اس کے بعد کل کا پھر کپڑا آ گیا
اب میرے کمرے میں پوری بانس کے بھری پڑی ہے کپڑوں کی دل نہیں کر رہا کپڑا تے اب پڑے ہیں کپڑے میں نہیں کرتی پڑے رہنے دو صبح دیکھیں گے آب
مل کر کر لو نا کپڑے تے
نہیں ہم تو الگ الگ کپڑے طے کرتے ہیں اب میرے شور صاحب ہیں وہ بھی ہے ہی نہیں گھر پہ باہر گئے ہوئے ہے وہ بھی صبح آئیں گے صبح آئیں گے آب گھومنے کے لیے وہ بھی گھومنے کے لیے گیا ہوئے ہیں چنڈی گڑھ
اچھا جی
ہم گھومنے کے لیے گئے تھے نا ہم کسی اپنے نا کسی دوست کی فورچونر گاڑی لے کے آئے تھے چنڈی گڑھ سے آپ وہ چنڈی گڑھ گاڑی دینے کے لیے گیا ہوئے ہے
اچھا جی
ہ آپکی دوست کی مانگ آئے تھے انہوں نے کیا کہ میں نے دے تو دیا اب مجھے دینے کے لیے آ جاؤ ہم دونوں بھائی جو میں دینے کے لیے تو اپنی گاڑی وہاں چھوڑ کے آئے ہوئے وہ دے آئیں گے وہ لے کے آ جائیں گے
ہاں وہ تو صحیح فرمایا آپ نے تو جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پوار پریوار والے ہی سب سے پہلے آتے ہیں کہ لے لیجیے تو یہ ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں تھی آپ کہتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے اللہ نے سب کو نوازا ہوا ہے اچھی چیزوں سے تو یہ بہت اچھی بات ہے جی
ہم اور آپ فرمائی کیا کر رہے تھے آپ
بس میں تو فری بیٹھی تھی میرے کوھے نا کھانسی بہت ہو گئی ہے ماشاء اللہ اتنی کھانسی اتنی کھانسی ہو رکھی ہے کل تو میری میں نے اپنے منہ پ زبان ہٹال میری بڑ ہی نہیں نکل رہا میرے منہ سے کھانسی رکے ہی نا کھانسی تو کی نہ بالکل
وہ کھا لو نا وہ کھا لو نا وہ کھا لو جیسے تلسی کا پتہ ہو گیا ہے کا اوپر کالی مرچ ڈال لو ایک بادام لے لو ایک پکا لے لو کٹھا کٹھا لے کے کھا لو تین چار دن سارے برگم نیچے اتر آئے گی گلے سے
دوبارہ سے فرمان نا
ایک تو تلسی کا پتہ ہو گیا ٹھیک ہے صبح کالی مرچ ہوگئی پوری کالی مرچ آ
اوکے
کالی مرچ اور بادام ایک منقه کیک پتے گوپ تینوں کے رکھ کے نا اکٹھا کھا لو اسے دن میں دو تین بار کھاؤ تو دو دن کھاؤ تین دن کھا لو مطلب تین گھنٹے جی صبح شام ہو دو ٹائم کھا لو
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں پھر اپنے آپ بگم سارے نیچے اتر آئے گی
بلگم نہیں ہے ویسے مجھے بس سوکھی کھانسی ہے بس میں نے کیا کیا ہے بس بازار گئی تھی میں اپنے شو ہر کے ساتھ تو میں ہلدی ایک اچھی ہلدی ہوتی ہے ادرک جیسے ہلدی اس کو ادھا ٹکڑا کاٹ کر کے پیس پیس کے نا اس کا میں نے کاڑھا بنایا وہ کڑ کر کے کڑ کر کے ت چار پانچ چمچ ہو گیا پھر اس کو پیا کل سے تو میرے کان گل تو نہ درد تھاائے اتنا درد تھا کیا بتاؤں ماشاء اللہ بہت بری حالت تو آج غائب ہے غائب ہاں غائب ہو گیا تو درد غائب غائب درد ہاں کہاں پتا ہی نہیں پتا اتنی کمال کی چیز ہے میں نے اب ابھی پھر کیا کاڑھا ہو
اچھا ہو بتائیے
بس میں کیا فرماؤں اور بتائیے اللہ تعالی سب پہ مہک کرے
ہ بڑیا بڑیا بات ہے سب کو دے اور بس میں نا آج نا اپنے فون میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی میں دو دو تین دن ب میرا جنم دن ہے نا پھر میں سوچ کی کر جا س ویڈیو ایک اچھے سے ایک ویڈیو بناتے ہیں ا نے کہ ایک ریل میں نے فون میں ایک ریل دیکھی ہے وائرل ہوئی ہے
جی جی تو آپ کہیں فرما رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں
نہیں نہیں ابھی تو کشمیر ہو کے ہے اپ کہیں نہیں جانا پتی دے میرے جو شور صاحب ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے فون لے کے دینے کے لیے ہیں اب لگتا تو نیا مجھے پھر لے کے دیں گے کیونکہ گھوم کے آئے ہیں
اچھا ہو گیا
مجھے امید نہیں ہے کہ لے کے دیں گے وہ کہہ رہے تھے کوئی بات دیکھ دیکھیں گے نہ میں نے ان سے مانگنا نہ کہنا کچھ
اچھا آپ گھومنے گئے تھے کتنے دن کشمیر میں یہ سارا پہلگام جموں کشمیر یہ کتنے دن کا ٹور تھا
یہ ہمارا چھ دن لگ گئے ہیں
اچھا جی
پورے چھ دن پہلے ہم یہاں سے جموں گئے جموں کے بعد ایک ایک رات کو سوئے کسی کے گھر اس کے بعد ہم صبح اٹھے یا پھر کشمیر چلے گئے کشمیر میں آگے جا کے ہمیں پہلے پہلگام گئے پہلگام ہم بڑا مزہ آیا مارکٹ ٹھنڈک تھی نا اتنی ٹھنڈک تھی نا ایک مٹ بارش آجا بارش آ جاتی ہے ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے وہاں نا چھوٹا سا نا وہ تھا بچوں کے نہانے کے مطلب سمندر کا پانی آتا ہے پوری اتنی دور سے پانی آتا ہے ہمارے جو میرے جو شہزات بیٹا تھا نا میرا وہ تو اتنے اتنا نایا وہاں میر دو بیٹے تھے وہ تو اتنا نہا ئے وہاں پر دونوں دونوں جانا اتنا مناع میرری ساتھ بیٹھی ہو لگ گئی پھر وہاں پر گھوڑے تھے ہم گھوڑے پہ سوا ر ہونے لگے ہیں بہت مزہ آیا پہلگام میں ہمیں بہت مزہ آیا
اچھا
اس کے بعد ہم نے ایک پہلکام اسٹے کیا اس کے بعد اگل د ن ہم ہم پہنچ گئے شری نگر پھر ہم شری نگر چلے گئے شری نگر میں نا پھر وہاں گیے ہم گلمرگ ا یک شہر ہے پھر وہاں گئے پھر ہم ڈنولٹی گئے جہاں برف تھی جیرو پوائنٹ ون کہتے ہیں اسے وہاں چلو تو گئے وہاں بچے الا ؤڈ نہیں ہے بچوں کو بڑی ٹھنڈ تھی وہاں
اچھا اچھا
پھر ہم تھوڑے سے آگے گئے ہیں بچوں کو ٹھنڈ لگنے لگی پھر ہم واپس آ گئے ہیں مطلب ہمارے لیے تو سیف ہے بچوں کے لیے نہیں ہے وہاں ٹھنڈ بڑی تھی اب تو ویسے بارشیں شروع ہو گئی ہیں اب زیادہ ٹھنڈ ہوگی وہاں پہ تو کوئی جا بھی نہیں سکتا کشم نہیں کم کم کش کشمیر ایک ہی جگہ ہے اور کئی جگہوں کے نام الگ الگ ہیں جو پہلگام ہے وہ کشمیر کے ہی اندر ہے ہم تو کشمیر پہنچ گئے ہیں اب آپ نے جانا کہ گھومنے کے لیے کہاں جانا ہے کئی جگہ بنی ہوئی ہے گھومنے کے لیے کشمیر ایک ہی ہے یہ نہیں ہے کہ کشمیر کہیں اور ہے پیگم اور ہے کشمییر یہ ہی ہے وہاں جگہ سوسائٹی بنی ان گھومنے کے لیے ہاں اس کی اندر چھوڑ چھوٹ گھومنے کے طریقے بنے ہوئے ہیں جیسے ہم بتا جیسے ہریانہ ہے ہریانہ کے اندر کتنا کچھ ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے ویسے بنے ہوئے ہیں
صحیح ہے صحیح
آپ کشمیر چلے جاؤ وہاں جو جگہ بنی ہوئی آپ جس بندے کو کھدو ہم نے یہاں جانا آپ کو وہاں لے کر چلا جائے گا
ہاں
اور جو وہاں پر جو مندوقیں چلی تھی پہلگام میں وہ بھی کشمیر کے اندر ہی آیا پر وہ تھوڑا سا دور ہے وہ تھوڑا سا دور ہے ایسے ہیں
تو گئے ڈرے نہیں ہے وہا ں سیکورٹی تھی
وہاں بڑی اتنی فوجی تھے اتنے فوجی تھے وہاں اور آپ نہ تو جانتے ہو ساری سڑکوں پہ فوج تھے ساری سڑکوں پہ ہم تو میرے ماشاء اللہ ہم تو حیران ہو گئے دیکھ کے میں کو اتنے فوجی اتنے فوجی ہیں
ہوں جگہ جگہ آپ آپ مانو گے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں فوجی نہ ہل سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں
ہوں
ایک ہم نے واپسی میں ہم نے فوجی کو بلایا وہ سردار ہی تھا وہ آمریت کر تھا لڑکا ہے کاں
اچھا جی
بامبے سر کا تھا وہ کہہ رہا تھا ہم تو بس میں ڈیوٹی بر آیا ہوں بس ایسیے باتیں کرنے لگے میرے میرے ابو جان کے سامنے باتیں کرنے لگ گیا تھا وہ
ہوں صحیح ہے اچھی بات ہے ویڈیو بنائی تھی چھوٹی سی
کس کی ہے
یہی پولیس والوں کے
نہیں نہیں بنا ہی نہیں چلو ہم آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں
کوئی بات نہیں میں کروں گی پھر آپ کو گفتگو پھر کرینگے چے اوکے خدا حافظ
خدا حافظ ا